وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیسے ہے آپ
میں بہت بڑھیا ہوں ٹھیک ہے آپ کیسی ہیں
الحمد للہ میں ابھی ٹھیک ہوں آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں
ہاں اللہ کے فضلے کرم سے سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پے سب کیس ہیں
جی الحمد للہ میرے گھر پہ بھی بالکل ٹھیک ہے آپ کے والدین بھائی بہن سارے کیسے ہیں
سبھی ٹھیک ہے تو مطلب کہ آپ کیا کر رہی تھے
میں اٹھی تھی نیند سے اس کے بعد میں نے تھوڑی سی واک کی اس کے بعد میں نے پانی پیا اس کے بعد میں چائے وغیرہ پینے آئی اور سوچا کہ آپ سے تھوڑی بات کر لوں کیونکہ ابھی آج کل مجھے لگ رہا ہے میں تھوڑی سی لیزی ہوتی جا رہی ہوں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوں کیونکہ اسپورٹس میں بھیھی آج کل اتنا زیادہ انوالومنٹ نہیں رہا لائف تنی بزی ہو گئی ہے انسان ایکٹیوٹیز میں انوالو ہی نہیں ہو پا رہا ہے تو میں نے سوچا آپ سے بات کی جائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپورٹس ہمارے لیے کتنے زیادہ ضروری ہے کھیل کود ہمارے جسم کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہے اور ہمیں کیا پریفر کرنا چاہیے ہمیں انڈور پرریفر کرنا چاہیے یا پھر آؤٹ ڈور گیمس ہمیں پریفر کرنی چاہیے
دیکھو حانکہ کہ ہاں آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک چنا ہے تو مطلب کہ جو آپ نے بولا ملک کہ ہمیں کہ آؤٹ ڈور ہی زیادہ پریفر کرنا چاہیے تو اسی کے ساتھ س ہم پہلے بھی کہ سپورٹس ہوتا ہے کیا ہے یہ سپورٹس ہماری لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے صرف مطلب پڑھائی ہی ضروری نہیں ہوتی بلکہ ہیلدی اور اک ٹیو رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے اس لیے سپورٹس ہماری فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہے تو آج کے ٹائم میں بہت سے لوگ موبائل فونس ٹی وی اور سوشل میڈیا پر زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم روز تھوڑی دیر بھی مطلب کہ سپورٹس کھیلیں گے تو ہماری باڈی فٹ رہے گی اور مائنڈ بھی فریش رہے گا تو سپورٹ سے ہماری باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے مطلب کہ رننگ جیسے ہو ہو گئی فٹ بال ہو گیا کرکٹ ہو گیا بیڈمنٹن والی بال یا کسی بھی گیم کو مطلب کہ کھیلنے سے مسلز اسٹرانگ ہوتی ہے لیکن اسٹمنا بڑھتا ہے اسٹمنا بڑھتا ہے اور باڈی ایکٹو رہتی ہے مطلب کہ ریگولر سے وبسکتے اور مطلب ڈزیزز کا ر بھی کم ہو جاتا ہے ہاں تو بتائیے
تو آ ایسا ہے کہ ہم پہلے اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں کھیل کود جیسے کہ آپ نے کہا یہ ہمارے جسم کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہمارا ذہنی توازن برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم آزاب بالکل اچھے سے کام کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارے جسم کے جو الگ الگ جوائنٹس ہیں ہم دیکھیں تو وہ فریلی موو کر پاتے ہے اگر ہم کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہماری موبلٹی ہوتی ہمارے جسم کی وہ بھی بالکل اچھا اچھے سے ہی رہتی ہے تو ہماری جو خون کی گردش ہوتی ہے وہ بھی اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ہمیں اور بھی زیادہ بیماریاں جیسے اب آج کل ہو رہی ہے کولیسٹرول ٹی جی وغیرہ ان کے چانسز بھی بہت ہی زیادہ کم رہتے ہیں
ہاں ہاں
اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے جیسا آپ نے کہا کہ آؤٹ ڈور گیمس ہمارے جسم کے لیے ہماری صحت کے لیے ہمارے مینٹل پیس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ایز کمپیئر و اگر ہم گھر پہ بیٹھے اور انڈورس کے کھیلے ہاں اس سے بھی ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایک رہتا ہے ہم الگ الگ چیزوں میں انڈل رہتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا دماغ ہے یہ کم اوور تھنک کر یہ اوور تھنک نہیں کر یہ کام سوچتا ہے جس کی وجہ سے یہ بالکل اسٹیبل رہتا ہے اور بالکل خوش رہتے ہیں ہم تو مجھے لگتا ہے لیکن انڈورس کے کمپیرزن میں ہمیں آؤٹ ڈورس ہی پرریفر کرنے چاہیے کیونکہ اگر ہم دیکھیں جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں فریش ہوا ہمیں ملتی ہے تازہ ہوا ہمیں ملتی ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمارا پورا جسم جو ہے وہ ریفریش ہو جاتا
تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بولا مطلب کہ اس سے باڈی مطلب کہ فریش رہتی ہے ایکٹو رہتی ہے تو باڈی کے ہی ساتھ ساتھ سپورٹ صرف باڈی کو نہیں بلکہ مائنڈ کو بھی ہیلدی بناتا ہے جب ہم گیم کھیلتے ہیں تو اسٹریس کم ہوتا ہے مطلب کہ موڈ فریش ہوتا ہے ہاں ہاں اور کانفیڈینس بھی انکریز ہوتا ہے ہاں ہاں بو
جی جی میں کہہ رہی ہوں اگر ہم دیکھ کہ جب ہمارا دماغ صحیح سے کام کرے گا تبھی ہمارا جسم اچھا اچھے سے کام کرے گا کہیں نہ کہیں جو ہمارا کنٹرول یونٹ جسم کا ہوتا وہ ہمارا دماغ ہی ہوتا ہے جب تک کہ ہمارا دماغ فریش نہیں ہوگا ہمارا دماغ سہی سے کام نہیں کرے گا تب ہمارا جسم جو ہے وہ بالکل اچھے سے کام نہیں کر سکتا تو ہمیں اپنے دماغ کو فریش تازہ رکھنے کے لیے ہی کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا پورا جسم اچھے سے کام کر پائے
ہاں تو اسی کے جب ہم گیمز کھیلتے ہیں تو اسٹریس کم ہوتا ہے موڈ فریش ہوتا ہے اور کانفیڈینس بھی انکریز ہوتا ہے تو سپس ہمیں پازیٹیو مطلب کہ سوچنا اور لائف کو انجوائے کرنے کا سکھا مطلب کہ سپورٹس ہمیں ڈسپلین بھی سکھاتی ہے ہر پلیئر کو ٹائم پر مطلب کہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے رولس فالو کرنے پڑتے ہیں اور ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے یہی سب سے بڑی بات ہے ہارڈ ورک یہ ہیبٹس ہماری ڈیلی لائف میں بہت کام آتی ہے ہاں ہاں سپورٹس ایک اور مطلب کہمپورٹ
چیز کے لیے بہت ہی زیادہ وہ وقت کے پابند ہو جاتے ہیں ہر ایک چیز کو ریسپیکٹ فلی دیکھنے کی عادت ہمیں پڑ جاتی ہے ہمیں رولس فالو کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے ایسے نہیں کہ ہماری زندگی ایسی اسپورٹس کے وغیر اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی وداؤٹ رولس وداؤٹ ریگولیشن وداؤٹ ڈسپلن ہماری جو زندگی ہے ان سب چیزوں کے بغیر بالکل ہی وہ ایسی ہو جاتی ہے جیسے اگر ہم دیکھیں جانور جنگلوں میں رہتے ان کے پاس کوئی رولس نہیں ہوتے جیسے وہ ایسی ایک جگہ سے دوسری جگہ بٹک رہے ہوتے ایسے ہی انسان کی زندگی بن جاتی ہے رولس ڈسپلن کے بغیر تو انسان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کی زندگی ایک ریسپیکٹ فل طریقے سے کٹے اور اس کی زندگی بہت ساری ایسی چینجز آئی جو اس کے انوائرمنٹ کے لیے سراؤنڈنگس کے لیے اور اپنے جو جسم ہے اس کے لیے اپنے جسم کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند رہے
تو اسی کے ساتھ ساتھ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کی سپورٹس کہ سپورٹس کا ایک اور امپورٹنٹ لیسن ہے ٹیم ورک فٹ بال کرکٹ اور والی بال جیسی گیمس میں یہ سب پلیئرس مل کر کام گئے تھ مطلب کہ اسے ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا ہیلپ کرنا اور مل جل کر گول اچیو کرنا مطلب کہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے پورا ہم یہ مطلب کہ کرکٹ جو ہوتے ہیں یہ گیم مطلب کہ یہ ٹیم ورک سے مطلب کہ ہم جیتے سکتے ہیں ایسی نہیں کہ ایک پلیئر کا مطلب کہ فل سپورٹ ہو اور ایک کا نہیں تو اس سے کام نہیں چلے گا تو سپٹ سے ہمیں جیتنا اور ہارنا دونوں ایکسپٹ کرنا مطلب کہ سکھاتا ہے تو ہر میچ جیت مطلب کہ جیتنا پاسبل تو نہیں ہوتا مطلب یہ تو سبھی کو پتا ہے کبھی ہم جیتتے ہیں اور کبھی ہارتے ہیں لیکن لیکن سپورٹس ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہار میں ہی مطلب کیا ہار میں ہی جیت ہوتی مطلب کہ اگر ہاں ہاں تو بالاک باقی اپنی مسٹیکس سے سیکھ کر دوبارہ محنت کرنی چاہیے تو دوبارہ محنت کرتے ہیں پھر کبھی جیتے ہیں یہ مطلب کہ یہ پاسبل نہیں ہے یہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک ہی ٹیم جیتے اس سے مطلب یہ سب اسپس کا مز ہی نہیں رہتا سپورٹ سے لیڈرشپ اسکلس اور بھی ڈیولپ ہوتی ہے ٹیم کا کیپٹن اپنی ٹیم کو مطلب کہ موٹیویٹ کرتا ہے اور صحیح ڈیسیزنس لیتا ہے تو یہ کال اور فیوچر میں اسکول کالج اور جابس میں بھی بہت یوزفل ہوتی ہیں تو آج ہمارا ملک مطلب کہ اور دنیا میں بہت سے فیمس پلیئرس ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے مطلب کہ نام کمایا ہے مطلب کہ ان کی سکسیس ہمیں انسپائر کر اور وہ ہماری کہ مطلب جنہیں اسپورٹس میں اپنا کرئر بنانے ہیں وہ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے تو اگر ہم ہم بھی محنت کریں اور پریکٹس کنٹینیو رکھیں تو ہم بھی اپنے گولس اچیو کر سکتے ہیں اسکولس اور کالجز میں مطلب کہ سپورٹس کمپٹیشن ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس صرف بکس تک لمیٹڈ نہ رہے بلکہ اپنی ہیلتھ اور ٹیلنٹ پر بھی دھیان دے تو پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کو سپورٹس کے لیے انکریج کرنا چاہیے ہے نا ایسا نہیں کہ وہ صرف وہ صرف انہیں پڑھائے پڑھائی کرو مطلب کہ جس کو مطلب کہ
اگر ہم آج کل کے بچوں کی بات کریں پڑھائی کے ڈپریشن سے بہت اتنے زیادہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں پھر وہ کسی غط ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اپنے بچوں کو ایک اورینٹیڈ ایک ڈائریکٹیڈ وے دکھانے کے لیے ہمیں ان کو ایک مینیج طریقہ دکھانا چاہے جس کی وجہ سے وہ اپنے وقت کی قدر کرے اور اپنا وقت الگ الگ چیزوں میں سرف کرے ہو جس میں ایک چیز اسپورٹس بھی آتی ہے ہماری اگر بچہ اسکول سے آ رہا ہے اس کو پتا مجھے اسپورٹس میں بھی انٹرسٹ ہے اس نے کوئی بھی اں ایسی اں چیز جوائن کی ہے جہ پہ اس کوئی بھی چیز سکھا ہے جسے اگر وہ انٹرسٹیڈ ہے بیڈمنٹن میں فٹ بال میں جس میں بھی وہ انٹرسٹیڈ ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں سیکھتے ہیں تو وہ اپنا کہیں نہ کہیں اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ کسی اچھی چیز میں سرو کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا وہ جو اپنے دماغ کو بھی بالکل اچھے سے رکھ پاتے ہیں ایک اچھے چیز میں رادر دھن کہ وہ کسی بری چیز میں انوالو ہو جائے مجھے لگتا ہے اسپورٹس ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے جیسے پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے ویسے ہی یہ اسپورٹس بھی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے
ہاں تو مطلب کہ ہر انسان کو روز کم سے کم تھرٹی سے سکسٹی منٹ کسی نہ کسی فزیکل یا سپورٹس کے لیے نکالنی چاہیے چاہے واکنگ ہو رننگ ہو سائکلنگ ہو ملا کرتے ہیں نا ہم سائیکلنگ ہاں گیم مطلب کہ سائیکلنگ یا کوئی ہاں ہاں سائ یا گیم ہر ایکٹیویٹی ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی ہوتی ہے تو اگر ہم اپنی لائف میں سپورٹس کا امپورٹینس دیں تو ہمیں زیادہ ہیلدی اور ایکٹیو اور کانفیڈنٹ بنے رہیں گے تو سپورٹس ہمیں اس فٹ نہیں بناتی بلکہ ہمیں ایک اچھی انسان بھی بناتی ہے تو اسی کے ساتھ آ کر میں آپ کو کہہ دوں وہ تو میری فیورٹ سپورٹس ہے مطلب کہ بی بیڈمنٹن تو میں بہت ہی اچھا اچھا کھیل لیتا ہوں تو مجھے بہت ہی پسند ہے
جی
آپ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں آپ کون سی سپورٹ بہت ہی پسند ہے
ہ جی مجھے تو ایسے فٹ بال پسند ہے فٹ کیونکہ مجھے لگتا ہے فٹ بال کی وجہ سے ہمارا جو جسم ہے وہ پورا ایکٹو رہتا ہے ہمارا جو بلڈ ہے وہ اچھے سے سرکولیٹ کرتا ہماری خون کی گردش ہو جاتی ہے ہم منٹلی بہت زیادہ فریش تازہ فیل کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے اسپورٹس ہے جو بہت ہی زیادہ انٹسٹنگ ہے لیکن مجھے پرسنلی لگتا ہے فٹ بال ایک ایسا اسپورٹس ہے جس کی وجہ سے ہمارا پورا جسم ایکٹو رہتا ہے اور ہم بالکل اس پورے وقت میں ایکٹو رہتے ہیں رننگ میں رہتے ہیں
ہاں بلکہ کہ وہ وہ بات بھی آپ نے سیکھی لیکن ایگزیمنر کو میرے حساب سے دیکھا جائے کیونکہ ملک کہ بیڈمنٹن میں ہی زیادہ انسان ایکٹیو رہتا ہے کہ مطلب کہ آپ بولو گی آپ کیسے مطلب کہ فٹ بال میں ایک ٹیم ہوتی ہے اگر ملنگ کہ سیوک الیون پلیئرس کی ٹیم ہوتی ہے تو اگر سیون پلیئرس ایکٹو رہیں گے فلی ایکٹیو تو باقی لوگ جو ہیں تھوڑا سا ریسٹ کر سکتے ہیں اپنے دماغ کو ریسٹ ہاں مطلب کہ ایسی ہے اگر ہم بیڈمنٹن کو لیں مطلب کہ اس میں جب سولو مطلب ون ون کی گیم ہو اس میں کہ انسان کو جب تک گیم ختم نہیں ہو گئی تب تک فلی فوکسڈ میں رہنا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اینڈ یہاں سے شارٹ ماریں گے تو مطلب کہ منی سیکنڈس میں وہاں سے بھی شارٹ آ جاتی ہے تو وہ ہمیں ملگ کہ دماغ میں ملک کہ فوکس ہٹانے کا کوئی بھی موقع نہیں ملتا تو مجھے لگتا ہے اسی میں انسان زیادہ ملگ تھک جاتا ہے تو ان دا اینڈ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ سپورٹ صرف ایک گیم ہے ایک گیم ہی نہیں بلکہ ایک ہیلدی مطلب کہ لائف اسٹائل کا حصہ ہے یہ ہمیں ڈسپ ٹیم ورک کانفیڈینس اور پیشنس سکھاتی ہے ہاں ہاں اس لیے ہمیں روز تھوڑا ٹائم سپورٹس کے لیے بھی ضروری
نکالنا چاہیے جی بالکل آپ سے بات کر کے بہت ہی زیادہ اچھا لگا جی امید ہے آئندہ پھر سےپ سے کسی اور موضوع پہ بات ہوگی تو آپ اپنا اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ
چلیے اللہ حافظ